ہل
ہلو اللام علیکم
وعلیکم السلام اور کہریے سے ہیں آپ
جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں
جی اللہ کا شکر ہے اور بتائیں کیا کر رہی تیں
اٹھے تھے ب سب کھانا کھا کر
ہاں ہم بھی بس ابھی ک بس ہم نے یہبھی تھوڑا دیر پہلے کھانا کھایا تھا بس اب بیٹھے
اچھا کیا کھایا آج
آج بنائیے عربی
اچھا پسند ہے آپ کو عرمی
بالکل نہیں پسند
اچھا اور گرمی کیسے ہو رہی ہے
گرمی تو بہت ہو رہی ہے بہت زیادہ
ہ جی موسم بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے تھوڑی بہت بارش ہو جائے تو
ہوں وہی تو کل ہوئی تھی تھوڑی سی بارش ب تھوڑی سی ہوئی تھی اس سے اور گرمی ہو جاتی
ہاں تو ہے اور زیادہ بھپکس ہو جاتا پ
ہ ہو تو اچھے سے ہو ہو بھی ایک دو گھنٹے ہو آرام سے ایک دم بڑھیا تب کچھ سکون ہے
ہاں اور اب تو عید کی تیاری چل رہی ہوں گی
جی عید کی تیاری چل رہی ہے عید کیا عید کے نیکسٹ ڈے ایگزام بھی ہے
او اچھا ہاں تو اس کی تیاری زیادہ چل رہی ہوں گی پھر تو ایگزام کی
ہاں وہی ات کی ایکسائٹمنٹ رہ ہے ایگزام میں تو
ہاں اس کی ٹینشن ٹینشن رہتی ہے پھر تو ہے یہیات
ا میں کیا
انی گرمی میں ایگزام
وہئی تو اب جانا ہو تو جان نہیں پڑے گا اب ایگزام دینے
ہاں یہ تو ہی ہو ہوں تیاری ہوگی پھر ایگزام کی
ہاں ہو گئی
چام کس چیز کا اگزام ہے
میرا فنڈامنٹل آف اکومرس
اچھا کیسے پڑھتی ہیں ہمپ بک میں سے فون میں سے
فون میں صرف تو زیادہ کیکہ اسٹڈی صرف فون میں سے ہی ہوتی ہے
اچھا ہاں اب تو سب کچھ اویلیبل ہے
ہاں وہئی تو۔
ہہممم۔
بنا فون کے تو پڑھائی ہے ہی نہیں۔
ہاں۔
سب کچھ آن لائن ہے۔
ہاں اب تو آن لائن زیادہ بڑھیا ہے۔ صحیح ہے سب کچھ مل بھی جاتا ہے۔ کچھ بھی دیکھ لو بیٹھے کوئی سا بھی۔۔۔ ٹاپک دیکھ لو بیٹھ کے۔
بکس تو اوپن ہی نہیں ہوتی ہے۔
اور کیا۔
بس فون سے ہی کرتے رہو۔
ہمم۔ اس میں اچھا کنٹینٹ بھی مل جاتا ہے زیادہ تر۔
ہمم اب ایزیلی مل جاتا ہے۔
ہاں۔ جیسا چاہو ویسا مل جاتا ہے۔ چھوٹا بڑا جیسا بھی۔
اور بتائیے آپ؟ آپ کی تیاری ہو گئی؟
ہاں کی تیاری کم گھر کا کام زیادہ ہوتا ہے۔
یہ کام کرتا رہو وہ کرتا رہو۔ ہاں۔ صفائیاں چلتی رہتی ہیں بس۔
ہاں یہ بھی بات ہے۔ صفائی تو ختم نہیں ہوتی۔ کبھی کچھ صاف کرنا ہے۔ کبھی یہ رہ گیا۔ کبھی وہ رہ گیا۔
اور اب ہوا اتنی چل رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ڈسٹ اور آ رہی ہے دھول م۔۔۔ ٹی سب صاف کرو۔ پھر ادھر دھول۔
اور سب ٹھیک فیملی میں؟
ہاں سب۔۔۔ ٹھیک ہے۔
اور سنائیں کچھ؟
بس گرمی سے پریشان ہے ہم بھی۔
گھومنے نہیں جا رہے اتنی گرمی ہو رہی ہے۔
اب کیا گھومنا جائیں۔ عید کی تیاری اب تو عید۔۔
کے بعد عید کے بعد بھی گرمی رہے گی۔
ہاں پھر عید کے بعد بھی کام رہتا ہی ہے۔ لوگ آتے جاتے ہیں۔
ارے وہ تو کام تو رہتا۔۔۔ یہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔
ہمم۔ اب شاید ہو سکتا ہے بارش ہو۔
اچھا بارش کب۔۔۔
انتیس مئی سے کہہ رہے ہیں بارش
او ہو ان کو تو پیپر ہے
بارش میں جانا جانا ہے اچھے موسم میں پیپر بڑھیا ہاں موسم اچھا ہوتا ہے تو فیسٹیول کو بھی مزہ آتا
ہاں وہی تو اتنی کہ نہیں ہو تو سوچ رہے پا کیے
کپڑے بھی بالکل یہی سے ہوتا ہے اور پھر کام بھی ہوتا ہے کام بھی ہوتا ہے پھر اور اوپر سے گرمی پھر مہمان بھی ہوتے ہیں
ا سب کچھ کرنا پڑتا ہے وہ پھر دعوتیں بھی ہوتی ہیں
ہاں پھر اور زیادہ کام یہ وہ
بس ٹھنڈ میں آنے لگے جلدی سے
ہاں شاپنگ بھی کرنے کا دل نہیں چاہتا بازار
وہی تو اتنی گرمی میں جلتے ہیں اوپ سب چلتا ہے
اور اور پھر اوپر سے بھیڑ بھیتی رہتی
ہاں سارے ساری عوام مارکیٹ وہ ہوتی ہے بس ایسا لگتا ہے کہ گھر میں ہے ہی نہیں سب بازار آئے ہوئے ہیں مطلب کو اتنی کرمی ا میں کوئی نہیں روکتا سب
ہاں سب کو شاپنگ کرنی ہے نیا سامان لینا ہے سب
ہاں ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے بھوکے ہیں مارکیٹ کے
ہاں ایسے ہوتا ہے کپڑے کپڑے کپڑے
مطلب ہر شاپ پہ دیکھو اس پہ ہی مطلب لیڈیز لیڈیز
ہاں شاپنگ کا شوق ہے نا لیڈیز کا بس
خواتین ہر جگہ خواتین
چیز میچنگ بھی چاہیے
اور وہی تو شاپ کیپر بھی پاگل ہو جائے ہ
ہاں ہاں یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ ویسے ایسا چلتا رہتا ہے
کہ نہیں یہ تو اب نے سوٹ پچھلی سال ہی پہنا تھا نہیں اس کلر کا تو ہے نہیں وہ تو ہے اس ڈیزائن کا ہے اب نئے نئے بیچارے کا س لائے وہ بھی
اور وہی ڈیزائن رہتا
ہاں بس تھوڑا چینج ہو جاتا ہے ا اب مارکیٹ میں سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا لیں اب ساری چیزیں ہو گئی نا تو سمج میں نہیں آتا کچھ نیا ڈیزائن کچھ
ہاں اور کبھی کبھی تو کلر ایسے ہو جاتا لیک سب ملتا ہی نہیں ہے اس جیسا سامان
وہی تو اب ابھی جس کہ کڑتا آ لی اس سا تو پٹتاہ ڈھونڈ ہو
ہاں ایسے یا چوڑیاں
ہوئے تو اگر ہم نے ک کررتا لے لیا اس کو دوپٹہ اور ڈھونڈ میں اتنی مشکل ہوگی لگے گا کہ کلر بنا ہی نہیں ہے پھر بننے چوڑی آؤ گل
ایسی چیز تو لینی چاہیے نا الگ الگ بہت پریشانی ہوتی ہے ہاں وہی پھر وہی پھر میچنگ چاہیے کہ چوڑیاں نہیں ملے گی چپل نہیں مل رہ گی یہ نہیں وہ نہیں
تو مسئلے ہیں بس
اور پھر گرمی میں اور زیادہ پریشان انسان چڑچڑا پرن ہو جاتا ہے اور
تو گرمی میں تو کچھ دل نہیں کرتا بس گرمی ہی رہو
ہاں یہ یار تو پھر آن لائن منگاؤ
ہاں آن لائن ہی صیح ہے ہم نے تو آن لائن ہی شاپنگ کر لی ہم نے کہ تھا نا بس کی تو ہے ن اتنی گرمی میں بازار جانا پیسا لائین کر لو جو ہو جیسی ہو
ہ ہاں نہیں آن لائن بھی صحیح مل جاتا ہے
ہاں مل بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی ملتا دوننی بات ہوتی ہیں
ہاں ب ہے ریٹرن کر لو اس کو پھر یہ ہے لیکن دوسرا ڈھونڈو فھر اھ ہے
پھر آن لائن میں تو گھرہ بیٹھے آرام سے
ہاں بس یہ ہے آرام سے دھوپ گرمی سے بچ جاؤ گے جو بھیڑ ہوتی بازاروں میں
ہ اور کیا دھکا مکی بازار میں ہم گئے بازار اتنی بھیڑ اتنی بیڑم لگا ہم لط جگہ گئے ہیں
ہاں ایسے ہوتا ہے اور پھر بازار جاؤ ہاں کئی گھنٹے تک جاتے ہیں بازار میں پھر گھر
وہی تو تھک جاؤ پھر آ کے پھر گھر پہ آئی کچھ کام کرنے کےے چاہ
ہاں آپ گھر کے رہ جاتے ہیں شاپنگ کی وجہ سے نہیں ہوتا رہتا ہے بس
گرمی نے بھی تو ستا دیا ہے بک
ہاں وہ اگر بارش ہو تو سکون ہو جائے
تو پریشان آ گئے گرمی سے
اور اور کام بھی ہوتا ہے ایسا تو ہے نہیں کہ ہر ٹائم اے سی میں بیٹھ رہیں گے
اور کیا کام تو چل رہ ہے چاہے ٹھنڈ ہو چاہے گرمی ہو کچھ بھی ہو
تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں بس اے سی میں
ہاں وہی تو اسی سے باہر تو نکلنا ہی پڑے گا
ہوں یہ چن م س جانی ہے
ہوں ہاں
ہماری سائڈ بھی لائٹ زیادہ بت جا رہی ہے
تینل لائٹ بھی رامس بھی ٹرامش ہو جاتے ہیں پانچ منٹ کو آتی ہے آدھے گھنٹے کو جاتی ہے ہاں ٹرانسفارمر کو اور ہو جاتا ہے
اور پھر دوسرا لگا تو وہ لوڈ نہیں اٹھا پا رہا یہ وہ کبھی لائٹ ڈیم ہو رہی ہے کبھی
یہی تو یہی دقتیں رہتی ہیں کیونکہ پھر لوڈ اس لیے نہیں ہو پاتتا نا ہر گھر میں اے سی ہے سبھی
ہاں اور پھر پانی ختم پانی ختم تو اور زیادہ پریشانی
بنا پانی کے تو کچھ کام ہے ہی نہیں
اور پھر اے سی جب تک لائٹ نہ ہو تو اے سی
وہی لائٹ سے چلے گا
گرمی میں اور پھر مہمان آتے ہیں اور زیادہ پریشانی بنا لائٹ کے پے گا اور پھر ہم بھی ہمیں بھی اچھا فین لگتا کہ بےچارا گرمی میں ب بیٹھا ہے
بچارے موڈ اور خراب ہواتا ہوگا مہمان کا کیا کیا گرمی میں مٹھارا کھائے کیا کر سکتے ہیں مجبوری ہے لائٹ نہیں لائٹ آتا ہی مطلب گرمی آتی ہی ہاں کیا اور گرمی آتی ت لائٹ ا طرح پریشان کرتی ہے بہت زیادہ
ہاں وہی اب بس اب گرمی ہوتی بھی لمبی یا ستمبر تک پریشان ہے بس
بس موسم ایسا رکھ رہے نارمل نہ زیادہ ٹنڈ نہ زیاد گرمی پورے اب مہینے ایسی ہی رہا کرے موسم پھر تو صحیح رہے گا ہاں بس ایس رہا کرے آتا گرمی گرمی پہاڑوں پی چلی جاؤ بس چار پانچ مہینے چھوڑ چھاڑ کے سب گرمی گرمی وہاں پہ گزار لی پہاڑ پر ٹنڈا نہیں پیا گیا
ہ ایسا بھی نہیں ہوتا سب کام ہوتے ہیں پھر
ہاں سونچا سب ہی پہ تو سب کچھ
اب بس گرمی تھوڑی کم ہو جائے بارش وغیرہ ہوگی
ہمم میں عید پر ہو جائے تھوڑی گرمی کم تھوڑا پھر مزہ آئے گا گیسٹ کو اٹینڈ کرنے میں بھی ورنہ چڑچڑا سی موڈ رہتا ہے
ہوں کام کرنے میں بھی اچھا سا لگتا ہے ذرا
ہمم چلیے پھر ہوتی ہے بات
ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے اوکے
ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ